برائے متاات وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ت
میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی الحمد للہ اچھی ہ اور بتائیے کیا کر رہے ہیں جی جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے امی ابو سب کہ رہی ہے اس نے
تو کیا کر رہے ہو ابھی
فی الحال کچھ نہیں کر رہے ہیں آج کا موسم کیسا ہے
آج موسم میں بارش تھی آج پورے دن آپ کے وہاں کیسا تھا آپ آپ کے وہاں کیسا تھا موسم آج
میرے یہاں موسم بنا ہوا تھا بٹ بارش نہیں ہوئی تھی اور بہت گرمی تھی امس والی گرمی تھی اللہ کی اگر احمد جب بھی برسے گی تو اچھا ہی لگے گا ابھی اللہ کی رحمت نہیں برت رہی جی
جی جی بالکل دیکھیے جو بارش ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت ہے نا
جی بالکل بالکل
تو یہ بہتر ہوگا اگر ہم بارش میں باہر نکلیے بارش اللہ تعالی نے کہا کہ میں اوپر سے پاک پانی ڈالنی والا ہے نا پاک پانی ہے بارش وہ بہت صاف پانی ہے ہے نا یہ تو آپ کو خود بھی پتا ہوگا
جی وہ تو اللہ کی رحمت ہے وہ تو پاکی ہے اس میں کوئی نا پاکی نہیں وہ تو اللہ کہ وہ تو ساتھ آسمان کو چتے وہ پانی آتا ہے
جی جی بالکل دیکھیے دیکھیے جی جی بالکل دیکھے میں نا کچھ سوچ رہا تھا کچھ خریدنے کا سوچ رہا تھا تو آپ بتائیے میں آن لائن منگراؤں یا آف لائن ج
آف لائن زیادہ بیٹر لگتا ہے آن لائن میں تو اتنا زیادہ مجھے مطلب آن لائن دیکھنے میں اچھا لگتا ہے بٹ جو سامان آتا ہے وہ اتنا خاص نہیں رہتا آف لائن جو رہتا ہے تو وہ تم اپنی آنکھ سے سامنے دیکھ سکتے
جی جی جی بالکل ہم میٹیریل چیک کر سکتے ہیں نا
جی جی بالکل کی کوالٹی چیک کر سکتے کیا کیسا ہے اور آن لائن میں کیا رہتا ہے کہ وہ دکھتا تو بہت اچھا ہے بٹ جب وہ گھر آتا ہے تو وہ اتنا خاص نہیں رہتا
ا یہ کیا منگایا میں نے یہ اچھا نہیں ہے نا
ہاں جی پھر اس کو ریٹرن کرنے کے لیے پھر وہی پروسیس
جی جی ب بالکل کبھی کبھار وہ ریٹرن بھی نہیں ہوتا ہے نا تو کیا آ میرے کو کچھ نقصانات اور فائے بدل سکتے ان دونوں میں نقصانات اور فائدے دونوں کے آف لائن اور آن لائن کے آف لائن بھی کچ نہ کچھ نقصانات ہوں گے دیکھیے نقصانات ہر چیز کا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کا یہ ہے فائدہ ہے کہ نقصانہ تو ہوگا ہی کسی حد تک تھوڑا سا ن نقصان لیکن ہوگا تو آپ کیا میرے کو بتائے گے کہ اس کے نقصانات کیا ہے یا اور فائدے کی
ا فائدے تو یہ ہے اگر جیسے کہ میں نے کچھ چیز آڈر کیا ہے اور وہ میں وہ آ گیا اھر پہ اگر اچھی چیز نکال گئی ہے تو میرے تو بہت اچھا ہے اگر وہی چیز اگر میں نے کچھ چیز آرڈر کیا ہے اور وہ خراب نکل گئی ہے تو میں اگر رٹر ریٹرن بھی کبھی کرتی ہوں وہ ریٹرن پہ نہیں جاتا جلدی کیونکہ پھر اس کو دو تین پروسیس اس میں کرنے پڑتے جس سے مطلب ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور سامان بھی چینج نہیں ہوتا اور جو سامان منگاتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہ تو تھوڑی نقصان والی چیز ہو گئی من کی چیز نہیں ملی جو ملنی چاہیے جو ہم کو چاہیے تھا وہ تو ہمارا ہوا ہے نہیں اور آف لائن میں کیا رہتا ہے کہ جیسے ہم دیکیں ہم تو دھ لیں گے وہیں پاس ہم کو جو کرنا ہوگا کو لینا ہو تو لے لیں گے نہیں لینا ہو تو نہیں لیں گے کیونک آف لائن آف لائن میں آنکھ کے سامنے ہی دیکھنا پڑتا ہے چھو کے دیکھنا پڑتا اس کی کوالٹی کیسے وہ دیکھنا پڑتا ہے تو مجھے تو آف لائن
کر سکتے ہیں نا
جی بالکل مجھے تو آف لائن مل زیادہ بیٹر لگتا ہے آن لائن بھی اچھا لگتا ہے آن لائن بھی ایسے ہی فائدے کہ جیسے آ ٹائم بچ سکتا جیسے ہم کو کہیں جانا نہیں ہے اور گھر پہ بیٹھ نا اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ چیز میں نے آن لائن ہی منکا لی اور آگے مطلب کچھ اچھی بھی آتی ہے اور بہت کچھ نہیں بھی اچھی آتی ہیں تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ ٹائم بچتے ہیں آن لائن میں ٹائم کا بچت رہتا ہے اور آف لائن میں تو خود جاؤ اور ٹائم مل تو بہت اچھا جاتا بٹ ٹائم لگ جاتا ہے اس میں آنے جانے میں
جی جی بالکل دیکھیے آن لائن میں ہمارا ٹائم بھی بچ سکے
جی جی بالکل تو آپ نے یہ کچھ خریدا ہے کیا مطلب کچھ مگا
نہیں نہیں میں سوچ رہا تھا خریدنے کا
اچھا آپ جیسا آپ کو صحیح لگے میں نے آپ دونوں میں نے تو آپ دونوں آپشن دے دیا اور آپ کو جیسا صحیح لگے مطلب کیا صحیح لگتا ہے کیا غلط وہ آپ ہی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بزی ہیں مصروف ہیں تو پھر آپ آن لائن ہی کر سکتے ہیں اور اگر آپ فارغ ہیں زیادہ ہے تو پھر آپ جا کر مطلب ایسے ہی تب دیکھ لیجیے آن لائن ن کر لیجیے
جی جی بالکل دیکھیے تو پان کا تو آپ اور کچھ بتانا چاہتے ہیں میرے کو اس بارے میں
جی بالکل بتانا چاہوں گی اور جیسے کہ میں موبائل بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی اور موبائل کے بہت سارے مطلب موبائل ایسی چیز ہے جس میں سے ہم بہت سی چیزیں ا مطلب اچھی چیز بھی کر سکتے ہیں اور بری چیزیں بھی کر سکتے تو موبائل میں یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے کچھ دعا یاد کرنی ہے مجھے کچھ سورج یاد کرنی ہے میں اپنے موبائل پہ سرچ کر کے اس کو یاد کر سکتی ہوں لیکن آج کل یہ موبائل مطلب ج اسمارٹ فون چل گیا بہت نقصان داک بھی ہے یہ لوگ وہ یوز کرتے ہیں بٹ اس کو غلط چیزوں میں یوز کرتے ہیں بہت لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ مطلب ٹائم ہر چیز ایک ٹائم ہوتا ہے بٹ وہ کچھ ٹائم سے ہوتا نہیں ہے رات رات بھر موبائل چلاتے ہیں آنکھ کے بھی روز مطلب آنکھ تو خراب ہوتی ہے چشمہ لگنا شروع ہو جاتے ہے لوگوں کو اور موبائل کا اگر ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے آج کل دیکھ ہوں گے ہر لوگ مطلب بچے تک کے پاس موبائل ہے ایسا یہ جم وہ چل گیا ہے کہ بچے بچے پاس موبائل جو پڑھ لکھنے کے بچے ہوتے ہیں آج کل سلیبس وغیرہ ایسے آ گئے موبائل میں کہ ان کو مو موبائل میں ہی مطلب پڑھائی ہوتی ہے اور پہلے کے زمانے میں یہ رہتا تھاا کہ پڑھائی تو پورا اسکول سے یا ٹیوشن وغیرہ سے ہوتا تھا لیکن آج کی جنریشن میں بچے کو بھی مطلب جتنے سلیبس رہتے ہیں کوئی جو بھی تو ٹوٹل موبائل پہ ہی بھیج دیا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو اسی میں سے پڑھا اور نہ چاہتے بچوں کو موبائل سوچے نہ دے بٹ بچوں کا سلیبس وغیرہ رہتا تو ہمیں موبائل تو دینا پڑتا ہے کچھ بچے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جو ب بچے نہیں پڑھتے ہیں وہ تو موبائل لے لے کے گیم ہی کھیلتے رہتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ مطلب بچ میں تو اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز ہے بری چیز یہ ہے کہ بچے توبھی موبائل میں سلیبس وغیرہ آتے ہیں وہ تو مطلب اب وہ نہیں م ٹائم کا بچت ہے میڈم کبھی کہ ہمارے ٹائم کا بچت ہے کس کس بچوں کو کیا کیا کریں گے وہ بھی ان کی طرف دیکھا جائے تو وہ بھی صحیح کر رہی ہیں ایک ایک سے زیادہ میں سلیبس ہر ماں کو بھیج دوں تو اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کے پڑھائیں جیسے کوئی سبجیکٹ نہیں رہتا ماں باپ تو اپنے بچوں کو بیٹھا دیتے پڑھنے کے لیے بٹ ان کو پڑھانا کیا ہے اور جو اسکولوں وغیرہ کے وہ رہتے ہیں سلیبس وغیرہ سبجیکٹ وغیرہ جو بھی رہتے ہیں تو ماں ان کو دیکھ کے پڑھا دیتی اپنے بچوں کو تو تو بچے موبائل جو پڑھنے والے بچے رہتے ہیں اور اگر نہیں رہتے تو میں اپنی مطلب ان ماوں سے بھی گزارش کروں گی کہ مطلب جو بھی بچے ہیں اور جن کی بھی سلیبس ہے میں اپنے بچوں کو خود بیٹھا کے پڑھایا کیوںہ بچے تو اتنی نہ سمجھ سمجھدار ہوتے نہیں ہے ن سمجھ ہی رہتا موبائل لے کے وہ گیم کھیلنے بیٹھ جائیں گے اور ماں تو دیکھ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں بٹ تو وہ کسی کسی اور چیز میں مصروف ہے
جی میم آپ کی بات صحیح ہے
اور آپ بتائیے کچھ
ہم آپ جنگلات بات کریں گے جنگلاتات بات کریں گے ہم آپ
جی جی بالکل کریے میں بالکل کروں گی آپ سے
جماعت کے بارے میں بات کیا جائے تو جو جماعتیں مطلب جو جماعت بھی نکلتے ہیں اللہ کے راستے پہ جو بھی نکلتے ہیں اللہ کی باتیں جو کرتے ہیں تو وہ اللہ باتیں ہر انسان کو پہنچاتے ہیں کہ وہ وہ گن ان کی آواز وہ دوسرے تک جا سکے جیسے مجھے کچھ اچھی چیزیں پتا ہے ہم نے جماعت پہ نکل گئی ہوں اور مجھے کچھ اچھی چیز پتا ہے تو میں ایسے دوسروں کے گھروں میں جا کر یہ پھر جمعتوں میں نکل کے کچھ لوگوں سے مل کر ان سے اچھی بات کرو ان کے دماغ میں بھی ایسا ایسا لگے گا نہیں اللہ کے راستے میں چلنے سے ہی ایسا ہوتا اللہ ہمارے لیے یہ کرے گا اللہ ہمارے لیے ہر مصیبت کی بلا دور کرنے والے صرف اللہ ہیں ان سوا کچھ نہیں ہے اللہ کے بنا
جی میم
اور آج کے ڈیٹ میں جتنے جتنے بھی انسان ہیں اور غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور جتنا ہم ہو سکے ہم اتنی تک سب سے ہم کتنا بھی سوچ لیں کہ ہم سے غلطی نہ پر ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہمیں لگ مطلب ہمیں یہی بولنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سارا اللہ کا مطلب اسخار کا ورد کریں اللہ سے توبہ کرے جو جو غلطی مطلب گن سے تو تھوڑا بہت بچیں گے ہی منا تو ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ کچھ بھی کر رہے ہیں سب میں گنااہ ہوتا ہے تو ہمیں اللہ کا بھی تو اسستک پار کا وردھ کرنا چاہیے کہ ہو سکے تو اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے اور ہمیں نیک راستے میں چلنے کی توفیق دے اور نیک بنائے
ج پا نماز پ پڑنا چاہیے
جی جی پانچ بکتی کی نماز ہے وہ تو فرضی ہی ہے اور نماز وہ تو کسی بھی طریقے میں کسی بھی حالت میں وہ معاف نہیں ہے وہ تو فرض ہی ہے جی بالکل کیونکہ ا ساری چیزیں معاف ہو سکتی پر نماز کبھی معاف نہیں ہو سکتی اللہ نے ہمارے نہیںے پانچ پانچ وقت کی نماز اتنا خوبصورت ہمیں وہ دیا ہے کہ مطلب پڑھنے کی توفق پر ہر کوئی مصروف رہتا کاموں پر ای سب کام چھوڑ کے ال نمازوں میں کھڑے ہونا چاہیے مجھے اللہ کو پانچ سے پان یاد کرنا چاہیے پانچ ٹائم پرھ کے لوگ ب اپنے اپنے کام میں ب وہ رہتے ہیں یہ جب اللہ کی جب خود کے اوپر وہ آتی مصیبت آتی تب اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اس کے بعد پھر ویسے ہو جاتے اللہ جب سب کی اللہ تو سننے والا ہے وہ خی میں میں سب کی پریشانی کو دور کرتا جو کچھ ان کی بھی دور کرتا جو جو جو لوگ پریشان ہیں ان کی دور کرتا ہے تو زیادہ جو پریشان ہو جاتے تو اللہ ہی کو یاد کرتے اور تو ہمیں ایسا ہونا جی ہم کو ہر دن اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ میرا صف میرے دوست بن جائےیں اللہ مجھے کسی کی مانگنے کی ضرورت نہیں صف مجھے اللہ سے مانگنا جو دینے والا ہے میرے اللہ باقی تو کوئی ہے ہی دینے والے
پھی تو نہیں ہے
جی جی بالکل تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے قریب رہیں گے تو ہمارے لیے زیادہ فائدے ہیں اور نقصان تو بالکل کل نہیں ہے کیونک میں اللہ کے زیادہ قریب رہوں گی اللہ سے باتیں کروں گی نماز میں پڑوں گی تو ب تو اللہی سے باتیں کرنا ہوگا ہمارے دل میں جو بھی ہے ہم اللہ سے شیئر کر سکتا جی میںوگوں کے سامنے کڑی ہوں گی تو وہ میرا مذاق ہی بنے گا لیکن میں اللہ سامنے کھڑے ہوئے تو میرا مذاق نہیں بنے گا ف میرے اللہ اور میں سنوں گی میں اپنی دل کی ساری بات اپنے اللہ کو بتاؤں گی جو سن کے بھی وہ دینے والے ہیں
جی میم
اور آپ بھی کچھ بتائیے
چلو آپ سے بہت اچھا لگا بات کرنے میں دوبارہ آپ کے ساتھ بات کریں گے ٹائم ہوگا
جی جی جی ال اللہ حافظ
اللہ حافظ